تھیکو
ہیلو
ہاں ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے
جی بہت دھیمی آ رہی ہے آپ کی دھیمی آ رہی
ہاں جی روہن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری
ہم کہہ رہے ہیں بہت آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے
ہلو
ہلو ہلو
ہلو
ہاں جی
ہلو
ہلو ہلو
ہاں جی ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کو
آپ کی دھیمی آواز آ رہی ہے مجھے
آپ ٹھیک آ رہی ہے ہلو
ہلو
ہاں جی آو آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں جی ہاں جی
ہاں جی اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ آپ کہاں سے ہو بھائی جان
ہیلو ہمب بھی یہی ملک سے ہیں بھائی جان
ہندوستان میں کس ریاست سے بات کر رہے ہو آپ
جی ہمیں یہ سب بتانا الاؤڈ نہیں ہے
اچھا جی ٹھیک ہے اچھا آپ سناؤ موسم کیسا ہے
موسم تو بارش ہو رہی ہے بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے ہریالی ہے
ہریالی ہے یہاں پر بھی موسم پوری کے بہت سے علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ یہ جو ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے بے موسم بارش ہو رہی ہے گرمی ہو گئی ہے تو بہت گرمی ہو ہھیک ہے سردی اگر ہوتی تو بہت سردی ہوتی ہےئی تو اس کی بنیادی کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا اس کے بارے میں کچھ نالج ہے آپ کو اس کی کچھ انمیت رکھتی بات
مجھے تھوڑی بہت پتا ہے اس کا کارن کیا ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوگا یا آپ گھر میں اے سی چلا رہے ہوں گے تو اس کا جو ا جو اس کا گیس نکلتا ہے یا کا جو ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے ایکو سسٹم کو بہت تو نقصان داک ہوتا ہے ہمارے لیے
ہاں
اور اسی وجہ سے یہ ہاں جی بولیے بتائیے
دیکھیے اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں گے یہ جو موسم خراب ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ جو یہ قدرت کا سسٹم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ قدرت نظام ہمیں کسی بھی صورت میں یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ بدلاؤ نہ کریں مل اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کریں اگر کسی جگہ کوئی چشمہ پہتا ہے بتا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہاں کوڑا کچرا ڈالتے ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چشمہ خراب ہوتا ہے تو اس سے یہ جو ہے بیلنس اس کی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو اس کا توازن ہی خراب ہوتا ہے عام طور پر لوگ سیروں کے تفریح کے لیے پہاڑی علاقوں پر جاتے ہیں اور ساتھ اپنے پالیتھین لے جاتے ہیں کھانے کی اشیاء لیتے ہیں تاکہ وہاں پر کھائے لیکن بد قسمتی کہے یا ہماری لاپرواہی کہیے کہ ہم وہاں پر کوڑا کچرا ڈال اور یہ نہیں سو کہ ڈیکمپوز کرے کسی ڈسٹ بین میں ڈالیں بلکہ ایسے ہی چھوڑتے ہیں اور تو مفاد پرستی کہیے خوود غرزی کہے اسے یہ سوچ دے کہ آج کا دن نکلا تو بس جبک جو اصل شہری ہوگا جس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے تاکہ ہماری نسل بچے تو ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں اگر کسی جگہ جاؤں تو اس کو صاف ستھرا رکھوں قدرت کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کرو جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی تو ایسا ے آپ سے یہوں گا کہ آام مجھے تھوڑا بہت مشور ہےے کیا آام میری ان باؤوں سے سہمت ہو
جی جی بالکل بھائی چان آپ کے باتوں سے ہم سہمت ہے آپ نے بہت صحی فرمایا کہ ہم جو کہیں گھومنے بیچوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم کچرے جو پھیلا کر آتے تھے اس سے ہمارے ملک بھی ملک کا نام بھی برباد ہوتا ہے خراب ہوتا ہے اور ہمارے ایکو سسٹم پہ بھی فرق پڑتا ہے اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ ہم میں اپنے کیا کہتے ہیں بارش
ہمیں اس سے چھیڑ چاڑ نہیں کرنی چاہیے ہمارے جو گرمی سردی اور بارش جو ہوتی ہے ہمارے موسم جو ہے اس سے کچھ چھیڑ چاڑ نہیں کرنی چاہیے لیکن آج کل جو پالیوشن ہے اس سے جی جی جی بالکل صحیح فرمایا نظامی قدرت جسے ان سے بالکل چھیڑ چاڑ نہیں کرنا چاہیے لیکن آج کل جو ہمارے ادھر ملکوں میں جو پالوشن ہے ہو رہی ہے جس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی بہت ہارم کر رہا ہے
ہاں دیکیں اگر ہم اس کی چاہیے کہات ہیں لوگوں کو کیونکہ گاڑیاں بہت ہوئی ہے سڑکیں بھی اسے جام ہوتی ہے اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پولوشن زیادہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ پٹرول بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی صحت کے لیے کیا سنجیدہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے تو انہیں سائیکلنگ بھی کرنی چاہیے اور جب وہ سائکلنگ کریں گے تو نتیجہ یہ نکل پوشن کم ہوگا اس سب ہندوستان ہے یہ ایک مضبوط ملک بنے گا یہاں پر جوان صحت مند رہیں گے تندرست رہیں گے تو ہمارا ہندوستان بھی آگے چلے گا ہمارے بچوں کو صبح سویرے اٹھ کر سیر و تفریح کے لیے جسے مارننگ واک کہتے ہیں صبح کی سیر کرے اور پیڑ پودے لگائے اور کچرا نہ ڈالیں کچرا اگر ڈالیں تو اسی ڈسٹ بین میں ڈالیں اور جو بھی حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنس دی جاتی ہے مطلب کچرے کے حوالے سے تو ان کا پالن کرے کو اچا اچھی طریقے سے اپلائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا سوسائٹی اچھی رہے گی ہمارا سماج اچھا رہے گا کیا آپ متفق ہے میری ان باتوں سے سہمت ہے آپ جی بالپ سے نے
جی بھائی جان آپ کے باتوں سے ہم ا سہمت ہے آپ نے جو کہا کہ ہمارا ہندوستان آگے پڑھے گا ہمارے ہمارا ہندوستان کا اور نام ہو ہم آپ کی ان باتوں سے بہت سہمت ہے دیکھیے جیسے کہ ابھی آج کل کا موسم ہے جاں پہ کئی بادل پھٹنے کا ہمیں نیوز میں آتا ہے اس سے پورا گاؤں تباہ ہو جاتا ہے پورے گاؤں اس کیا کہتے ہیں ب پانیوں میں بہ جاتا ہے پورا گاؤں اس سے پھر بہت سارے جی جی بالکل اس باڑ کہتے ہیں تو دیکھیے جیسے کہ پھر یہ جو پہاڑ ہات ہیں اس میں پورا گاؤں اور کتنے کسانوں لوگ کا اناج اناج کا بھی نقصان نقصان ہو جاتا ہے تو یہ سارے چیز یہ سارے چیز کسان لو کو بہت نقصان پڑتا ہے اور بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اس سے کھیتی پہ بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں آپ کا اس پہ کیا رائے ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے یہ جو الا ہم دیکھیں تو بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ ہم قدرت کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس کا متبادل ملتا ہے ہم کسی کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو وہاں سے کو ہمیں جواب ملے گا قدرت نے جس نظام کو چلانا ہے اس کو پتا کس طریقے سے مجھے اس قدرت کو چلانا ہے ہم اس میں دخل اندازی کرتے ہیں جہاں پر یہ کرنا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نظام بکھر جاتا ہے اور جس وقت بارش ہونی چاہیے اس وقت بارش نہیں ہوتی ہے اور جس وقت نہیں ہونی چاہ اسی وقت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بے موسم بارش اور
جی جی
اس سے کیا ہو رہا کسان ہے ان کو بھی پانی فراہم نہیں ہوتا ہے وقت پر اور جس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہو ہوتی پانی نہیں ہوتا اور جس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو پانی آ جاتا ہے سیلاب آ جاتا ہے ان کی ت سال کی محنت ضائع ہوتی ہے پھر گورنمنٹ کو ان کو کمپنسشن دینا پڑتا ہے تو ہمارا جو رینیو رینیو ہے مطلب ملک کا وہ نہیں بڑھتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو یہ مطلب ملک یہ ترکی نہیں پا رہا ہے اس لیے ہمیں چاہیے جس کو بھی اپنے ملک کے لیے مطلب سنجیدہ جو ہے در درخ کا ہوا اپنے ملک کے لیے ہمارا ملک آگے جائے تو انہیں چاہیے کہ گورنمنٹ کی گائڈ لائنس پر عمل کرے اور جس طریقے سے اگر کسی کو کسی بازار میں جانا ہو کچھ خرید کے لے جانا ہو تو اس کو چاہے کہ اپنے ساتھ پالتین بلکہ پ لے ایسی زہر ہے جس نے اس دھرتی کو خراب کیا ہے پچاس سال سو سال کی زمین میں اگر اگاڑو تو یہ وہاں پر ویسا ہی رہتا ہے اور زمین کو بنجر کر دیتا ہے تو اس پر گورنمنٹ نے بیین لگائی ہے لیکن بد ققسمتی کہے مفاد پرست لوگ جن کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے دماغی کہ ہم کیسے پیسے کمائیں اور پیسے کمانے کے لالچ بھی انہوں نے اس دھرتی کو خراب کر دیا ہے کرتے ہیں اور زمین خراب ہو جاتی ہے
جی جی بھائی جان آپ نے بہت صحی فرمایا تو چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے ہمیں بہت چیز دیکھنے کو ملا
بالکل آپ سے مجھے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ زندہ گ رہی تو آپ سے پھر بات ہوگی اچھا جی
چلو چلو اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ